ہو ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ جائی نیٹ ورک والے ایریا میں جہاں نیٹ ورک آتی ہے آپ کیی آپ وہی جائی
آپ یہ جاہی ج نیٹ ورک آپ کی جہاں اچھی آتی آپ وہیں پر جاؤ جی میںیم یہ بھی ہوں اچھاپ ٹھیک ہو اچھے سے جی آپ کا کیا حال ہے
بس بڑھیا خیرت ہے گھر پہ سب ٹھیک ہے
جی الحمدلہ
تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ میں آپ سے ایک مزاحیہ سوال پوچھوں گا ٹھیک ہے
یہ سوال ٹھیک ہے
میں آپ
کیا بول رہے ہیں میں آپ سے ایک مزاحیہت سوال پوچھوں گا ٹھیک ہے جی وہ بولیے
اچھا تو مجھے سج بتانا مگر
و جی
اگر آپ کو ایک دن کے لیے مطلب کوئی سپر پاور مل جاتی ہے
جی تو ہاں سب سے پہلے کیا کرنا چاہو گے اگر مجھے سپر پاور ملے تو میں کیا کرنا چاہوں گی
جی جی
تو آب کچھ اس سے پہلے میں سب کی بات سن لوں گی تاکہ مجھے پتا چل سکے کہ کون میرے لیے کیا باتیں کرتا ہے ہم کو پتا ہے جی دو گھنٹے بعد آپ وہ پاور واپس کر دو گے بت کیوں جی جب سب لوگوں کی باتیں سنو گی نا اپ جی تو اتنی حقیقتیں برداشت نہیں کر پاؤ اچھا ٹھیک ہے دوسرا سوال میں پوچھتا ہوں آپ سے جی ہ تو اگر آپ کسی شادی میں جاؤ گے ج اور وہاں پر وہ بریانی جو کھانا ہوگا وہ ختم ہو چکا ہوگا جی
تو آپ کیا کرو گے صرف مطلب سلاد ہی بچی ہوگی وہاں پر تو آپ کیا کرو گے
ہوگیا یہاں پر تواںپش تو میں خاموشی سے چوپ چاپ سلاد ہی کھاؤں گی
مطلب تم شادی میں نہیں خرگوشوں کی دعوت میں گئے تھے کیا
ہ ہ ہ ہ
جی- جی- جی- جی
ہاں ویسا ہی کچھ سمجھ لیجی-
اھ سب پچھ
ہمیں شاد ہمیں کیا شادی اس سے لی جی
آپ پوچھے ہم سے
پتے ہم جی سب پوھ جی, ٹھیک ہے تو- اگر موبائل کی بیٹری ایک پرسنٹ ہو- اور چارجر گھر پر رہ جائے- تو زیادہ فکر کس چیز کی ہوگی آپ کو- بیٹری ختم ہو گ تھی
پ اصل دکھ بیٹری- دک ریلز کون دیکھے گا-
کرری ایک کچ ہاں وہ تو ہے ہی جب بیٹری ختم ہو جائے گی فون کی تو ریلز کون دے کے گ یار-
جی میں, مس مسٹر شاہد میں آپ سے کچھ اور پوچھنا چاہوں گی-
جی- جی
آپ سن رہے ہیں, جی- جی بولے- تو اگر آپ کو, ایک کروڑ روپے مل جائے-
جی-
کیا دوستوں کو ٹریٹ دو گے یا فون بند کر دو گے-
نہیں میں تو, ٹریڈ دوں گا اپنے دوستوں کو-
گا اپنے دوستوں کو بہت بڑھیا بات ہے پھر- لگتا ہے ابھی کروڑ ملا نہیں مل جائے تو نمبر بھی بدل جاتا ہے-
ہاہاہاہ- وہ تو پھر انسان پہ نربھر کرتا ہے نا نمبر بدل دے یا ٹریٹ دے-
جی
ہ ہ-
تو ہر گھر کی ایک ہی کہانی ہے موبائل ہمارا- گغصہ کروا لو کیا-
جی چٹکت-
اتفاق رکھتے ہیں- جی, بالکل نیت سو پس- جی- تو اگر استاد کہے جو ہنسے گا وہ فیل ہوگا کیا کرو گے-
ہسی روک لیں گے اور کیا کریں گ-
میں تو- فیل ہونا قبول کروں گی ہسی روکنا نہیں-
ا اچھی بات ہے مشء مش-
اچھا, مھے بتاؤ جی ہر آپ کو مطلب ٹائم مشین دی جائے جیسے وہ مووی ہے نا کہ جس میں وہ- ٹائم ٹریول کرتا ہے جی
تو آپ ماضی میں جاؤ گے یا مستقبل میں
تو آپ ماضی میں جاؤ گے مستقبل میں ماضی میں
بس میں تو وہاں جا کر اپنے آپ سے کہناا ارے بہن ایگزام سے پہلے ایک رات ہیرو م بنا کر ہیروئن ب
جی ہ ہاں- ہاں پڑھ لیا کر پہلے ہی پڑھ لیا کر جی-
تو مسٹر شاہد-
جی
جن آ کرریم کیا آپ کی
ہاں تو میں تو پہل مانگوں گا بہت سا پیسہ دیا جائے مجھے
پہلی مانوں گا بہت سا پیسہ دیا جائے مجھے اور دوسری یہ کہ رشتے داروں کو خبر نہ ہو
بالکل بالکل بالکل
ہ کہ نہیں
ہاں ایک آ تو ہے رشتے داروں کو اگر خبر ہوگی تو پتا ہی ہے نا آپ کو رشتے دار کیسے ہوتے
تو شاہد صاحب میں آپ سے پوچھوں گی کہ اگر ایک دن کے لیے آ کہ باہر بن جاؤ گے تو پہلا حکم کیا کرو گے آپ کا
میں نا پہلا حکم ہوگا سبھی گھر والے سنے سب میری بات مان کہ میں گھر کا بہت سووں
جی
جی تو دو منٹ بعد امی آئیں گی اور آپ کی ساری حکومت ختم وہ تو ہے ہی گھر میں کس کی حکومت چلتی ہے بس امی کے باہر ہونے اپنی حکومت وہ آ گئی تو بس حکومت ختم جی چلیے میں آپ سے آخری سوال پوچھتی ہوں اگر آپ کی زندگی پر فلم بنے تو نام کیا ہوگا
پتہ نہیں
کل سے شروع کروں گا کیوںکہ ہر کام کل سے شو شروع ہوتا ہے وہ تو ہے ہی
اس فلم کا نام یہی ہوگا کل سے شروع کروں گا ہے نا
کر نام یہی ہوگا کل سے شرو کروں گا ہےا کیا بول رہے میں بول رہا ہوں کہ اس فلم کا نام یہی ہوگا کل سے شروع کروں گا جی جی بڑھیا اچھا مجھے یہ بتاؤے امیر بنا دیا جائے گا
سون رہے ہو
جی جی سن رہی ہوں اگر آپ کو ایک دن کے لیے امیر بنایا جائے گا تو آپ سب سے پہلے کیا خریدو گے ایسا جواب دینا کے بعد میں نہ کہنا میں تو مذاق کر رہی تھی ا تو اگر میں امیر بن جاؤں سب سے پہلے تو میں ایک بڑی گاڑی خریدوں گی پھر آرام سے گھوموں گی
اچھا واہ واہ واہ پیٹرول کے پیسے کہاں سے آئیں گے گاڑی تو لے لی پھر اسے گرگ پہر شوپ
شو پیس بنا کے رکھو گے کیا ہے پھر کیا گاڑی کو ہم بیچ دیں گے اچھا ختم مری ختم
جی جی جی
تو پیٹرول کا مسئلہ ہی نہیں ہے کم سے کم اسی کے پیسے آ جائیں گے اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر ایک طرف سے آپ کی امی جان آواز دیتی ہے جی دوسری طرف سے آپ کے دوست آپ کو بلا رہے ہیں چلو پارٹی کرتے ہیں تو آپ سب سے پہلے کس کی سنو گے جی تو سیدھی سی بات ہے پہلے تو امی جان کی بات مانوں گا معلوں گی اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے آپ کو پت ہے آ تو سمجھدار ہو آپ امی کی بات مانیں گے جی بالکل منا کیونکہ دوست کل بھی مل جائیں گے لیکن امیکی چپل آج ہی ملے گی جی اور کیا
ڈانٹ پڑے گی نا اتنی بارٹی باٹی بھول جاؤ گے آپ
جی بالکل اور کیا تو اور ابمی جان کو کیا پسند ہے مطلب جویلری میں کپڑوں میں کھانے میں میری ممی کو تو سیٹن کے کپڑے بہت اچھے لگتے ہیں کاٹن کی سیٹن اور کاٹن جی بر رشم ریشم کے کپڑے کیسے لگتے ریشم کے ہی تو کپڑے اچھے لگتے ہیں انہیں اور کاٹن کی اور جویلری میں ان گولڈ کے نیکلیسز بڑے پسند ہیں جمکی بھی پالیا کنگم جی بالکل بالکل یہ سب انہیں بڑا اچھا لگتا ہے تو آپ کی امی جان کی شعبے سے تعلق رکھتی ہے مطلب کون سا کام کرتی گھر کا ہی یا کوئی باہر بھی جی نہیں وہ تو گھر کا ہی کام کرتی ہے لیکن تب بھی جو ہے ساری کمائی تو انیں کے ہاتھ ہوتی ہے وہ تب بھی امیر ہے
تو جو آپ گھر کی آمدنی ہوگی وہ انہیں کے ہاتھ میں جاتی ہوگی ہے نا
کو اس ان سے بہتر اور کوئی سنبھال نہیں سکتا کی بول تو ہے
اچھی بات ہے اچھی بات ہے
ہاں جی تو میں آپ سے پوچھوں گی کچھ
جی جی
سچ سچ بتائیے گا
جی جی
سگ ہارم بچ صبح الارم بجتے ہی اٹھ جاتے ہو یا الارم ہی تم سے معافی مانگ لیتے تا ہے پانچ منٹ اور سو جاتا ہوں بس الام نکلتا ہے تو میں پانچ منٹ بس سو جاتا ہوں پانچ منٹ وہی پانچ منٹ جو دو گھنٹے کے براب
ہ بالکل بالکل بالکل آٹھ بجےا ہوتا ہے نکل جاتا ہے بند کرتا تو سوچتا ہے پانچ منٹ سوچ جاتا ہوں جب تک دس بج جاتے ہیں
جی یہ تو ہر کسی کے ساتھ یہی ہوتا ہے تو مطلبقی قدر آپ کو زیادہ نہیں ہے ویسی لوگ تو پیچھے ہو جاتے ہیں جو زیادہ سوتے ہیں
ہاں ہاں ہاں
چلیے پھر ہوتی ہے آپ سے ملاقات اور گفتگو تو کو تو کرنی ہے ملتے ہیں آگے ملتے مطلب بات کرتے جی بالکل آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا مذاق اچ ہے اللہ آپ کو، آپ کی والدہ کو اور ہمیں صحت عطا فرمائے۔ اور کے حلال کمانے کی توحفیق دی شکریہ آپ کا بہت شکریہ جی چل اللہ حافظ
اللہ حافظ خیال رکھے گا اپنا چلو ٹھیک ہے